ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
اچھے سے
گھر پہ سب ٹھیک
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک
ہوں شکر اللہ کا کیا کری ہو
بس میں بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بس بیٹھی ہی تھی
واک پہ گئی تھی
ہاں میں گئی تھی آپ ہوں ہ
اچھا ٹھیک وہاں ب کون ہے
یہاں پہ کوئی نہیں ہے وہ سب لوگ وہاں گئے ہیں
کہاں
نینا جی کی ہاں
اچھا ٹھیک اپ کیا کر رہی تھی
میں بس بیٹھی تھی سوچا آپ کو فون کرو
چلو ٹھیک ہے
اپکو بابا نے دیا
ہاں
اچھا میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم بات کریں گے کہ نیند کتنی ضروری ہے انسان کو
بالکل لیکن ہیلتھ لائف کے لئے اچھی نیند اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہیل ہیلدی فوڈ اور ریگولر ایکسرسائزز
صحیح کہا چلو اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ سلیپ کا سمپل میننگ کیا ہے
نیند یعنی ایک نیچرل پروس ہےقدرتی
وہاں پہ بہت شور آ رہا ہے
میں نے بولا ہلو میں نے بولا نیند قدرتی نظام ہے جس میں ہماری باڈی اور ہمارا دماخ مب ریسٹ کرتا ہے اور اگلے دن کے لیے خود کو ریفریش کرتے ہیں
مطلب جب ہم سوتے ہیں تب بھی ہمارا باڈی کام کرتی ہے
بالکل سلیپ کے دوران باڈی ریکوری اور ریپیئر کے نیچرل پروسیس پرککفارم کرتی ہے
نیند امپورٹنٹ کیوں ہے
ہ کیونکہ اچھی نیند سے باڈی کو ریسٹ ملتا ہے مائنڈ ریفریش ہوتا ہے اور نیچر نہیں اور لو دوسرے دن زیادہ طاقت محسوس کرتے ہیں
بالکل اگر نیند پوری نہ ہو تو پورا دن تھکان اور بہ چینی محسوس ہو سکتی ہے نا
بالکل
اسٹوڈنٹس کے لیے نیند کتنی امپورٹنٹ ہے
بہت زیادہ
کیوں
جب بچے پوری نیند کر لیتے ہیں تو ان بکا دماغ اور آ دماغ کنسنٹریشن اور سیکھنے کی شمتا جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے تھکے ہوئے دماغ سے پڑھائی پر دھیان نہیں دیا جا سکتا ہے مشکل ہو جاتا ہے
اسی لیے ساری نیند اسٹڈی ہر سچویشن میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے نا
ہاں
برین کے لیے نیند کا کیا رول ہے
نیند کے بعد دماغ فریش تازہ فیل کرتا ہے اور دوسرے دن سوچ سمجھنے اور ڈسیزن لینے میں اصل آسانی ہوتی ہے
اسی لیے امتحانات کے دوران بھی ہمیں اچھے سے ریسٹ لینا چاہیے ہے نا
بالکل فزیکل ہیلتھ
کے لیے بھی نیند کتنی بہت امپارٹنٹ ہے نا
بہت زیادہ
کیسے
دیکھو جب ہم پوری نیند لیتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ریکور ہونے میں ٹائم ملتا ہے اس لیے ہم ریگولر لائف اسٹائل کے لیے امپورٹینٹ پارٹ مانا جاتا ہے
بالکل اگر کوئی ہر روز کام نہیں لے تو کیا ہو سکتا ہے
وہ تھکا ہوا محسوس کر سکتا ہے وہ موڈ خراب ہو سکتا ہے اور ڈیلی ایکٹیویٹیز میں فوکس کرنا مشکل لگ سکتا ہے
اسی لیے رات بھر ہے نا یہ لیٹ ہیبٹس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے نا
چ آ
آج کل موبائل فونس نیند کو کیسا افیکٹ کرتا ہے
ا سونے سے پہلے سوشل میڈیا یا ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں
اور پھر انہیں لیٹ نیند آتی ہے ہے نا
بالکل اسی لیے سونے سے پہلے اسکرین ٹائم کم رکھنا اور اچھی عادت ہے
ہر روز سو نیند شیڈول کا کیا بینیفٹ ہے
روز لگ بگ ایک ہی ٹائم پر سونا اور اٹھنا باڈی کو روٹین مینٹین کرنے میں مدد دیتی ہے
صحیح ڈسپلن صرف پڑھائی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیند میں بھی ضروری ہے ہے نا کیا سلیپ کیا نیند کا مونڈ افیکٹ کرتی ہے
ہاں
میں نے بولا کیا نیند کا موڈس افیکٹ کرتی ہے
ہاں اچھی نیند ف کر سکتا ہے
ہاں اور کم نیند سے اریٹیٹ اور بےچینی ہو سکتی ہے ہے نا
بالکل بالکل ایکسا سائز اور نیند کا کیا کنیکشن ہے
ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز ہیلتھ کا حصہ ہے اور اور لوگوں کو اچھی سلیپ روٹین مینٹین کرنی چاہیے ہے نا
مطلب ایکٹیوٹیز لائف اسٹائل یوزفل ہو سکتے ہیں
اچھی نیند کے لیے کون سی ہیبٹس یوزفل ہے
بہت سی
جیسے
روز ایک آ فکسڈ ٹائم پر سونا ایک فکسڈ ٹائم پر اٹھنا اور اس کے بعد آ ایک منٹ میں آپ کو بولتی ہوں سونے سے پہلے موبائل کم یوز کرنا کمفرٹیبل سلیو انوائرمنٹ رکھنا دن بھر ایکٹیو رہنا رات کو کھانا کم کھانا اور بچ آ کاں زیادہ کھانے سے بچنا اگر پاسبل ہو بیڈ کو صرف ریسٹ اور سلیپ کے لیے یوز کرنا
یہ سب پرییکٹیکل ٹپس ہیں نا
جلدی اٹھنے کے لیے کیا فائدے ہیں
صبح کا ٹائم فریش ہوتا ہے اکساسائز پریئرس پڑھائی اور پلاننگ کے لیے بہت اچھا من مانا جاتا ہے
اس لیے ٹائم پر سونا بھی ضروری ہے
بالکل پروڈکٹیوٹی پر نیند کا کیا افیکٹ ہے
جب ہم اچھی نیند دیتے ہیں تو دن بھر کام زیادہ انرجی اور فوکس کے ساتھ کر سکتے ہیں
جب ہم اچھی نیند لیتے ہیں تو دن بھر کام زیادہ انرجی اور فوکس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ہے نا کر سکتے ہیں
اور نیسا اننیسسری مسٹیکس بھی کم ہو سکتی ہے
ویکینڈ پر بہت دیر تک سونا صحیح ہے
کبھی کبھی ریسٹ لینا ٹھیک ہے لیکن بہت اریگولر سلیپ شیڈول روٹین کو ڈسٹرب کر سکتا ہے
بیلنس مینٹین کرنا بیسٹ ہے سلیف کے بارے میں کوئی کامن
وتھ کچھ لوگ سوچ ہیں کہ کم نیند لے کر بھی ہمیشہ ایکولی ایکٹو رہ سکتے ہیں لیکن ہر انسان کی نیند ا کی نیڈز الگ الگ ہوتی ہے
بالکل اسی لیے اپنی باڈی کے سگنلس کو سمجھنا چاہیے ٹیکنالوجی سلیپ کو امپروو بھی کر سکتی ہے ہے نا
ہاں الارم کلاک ریگزیشن میوزک اور ا سلیم ریمائنڈر ایپس کچھ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں
لیکن ٹیکنالوجی کا اوور یوز اوائڈ کرنا بھی ضروری ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
کیا صرف کام کرنا ہی سکسیس کا راستہ ہے
نہیں ہارڈ ورک کے ساتھ پراپر ریسٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے
کیونکہ ہیلدی باڈی فریش مائنڈ کے بنا لانگ ٹرم پرفارمنس مینٹین کرنا مشکل ہو سکتا ہے ہے نا
بالکل اسٹوڈنٹس کو سونے کی
کیا ایڈوائس دو گی
میں کہوں گی ڈیلی پراپر سلیپ روٹین فالو کرو ایگزام کے ٹائم بھی ہیلتھ کا خیال رکھو لیٹ نائٹ موبائل اسکرولنگ اوائڈ کرو ٹائم مینجمنٹ سیکھو پڑھائی اور ریسٹ میں بیلنس رکھو موبائل کو پروڈکٹ بناؤ ہیلد مارنگ کو پروڈکٹ جو بنا ہیلدی فٹ اور ایکسرسائز کو روٹین کا حصہ بناؤ
بہت یوزفل ایڈوائس ہے اچھی نیند ہمیں کیا سکھاتی ہے
بہت کچھ
جیسے
ڈسپلین ٹائم مینجمنٹ سلف کیئر ہیلدی لائف سٹائل بیلنس پٹیشن ریسپانسبلٹی ہماری ہیلتھ کے لیے
یہ سب لائف کے امپورٹینٹ ویلیوز ہیں اگر تم امپورٹنٹ کو نیند کو ایک سینٹینس میں اسپلین کرنا چاہو گی تو کیا کہو گی
کیا کہوںگی میں کہوں گی اچھی نیند ایک ہیلدی پروڈکٹ لائف کی بنیاد ہے جب ہم اچھا ریسٹ لیتے ہیں تب ہم اپنے بیسٹ دے سکتے ہیں
بالکل بہت ہی انسپائرنگ لائن ہے
آج کے ڈسکشن میں میں نے یہ سیکھا کہ نیند کو لگژری نہیں بلکہ ہیلدی لائف کی بحد ضرورت ہے اگر ہم اپنی نیند کو امپورٹینٹ دیں گے تو ہم اپنی پڑھائی کام اور ڈیلی لائف میں بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں
بالکل ہیلدی لائف سٹائل صرف اچھا کھانا اور ایکسرسائز تک نہیں ہے پراپر سلیپ بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹائم پر سونا اور ٹائم پر اٹھنا ایک اچھی ہیبٹ ہے جو لائف کو ڈسپلن بنا سکتی ہے
مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی سلیپ سیکریفائز نہیں کرنی چاہیے ٹیکنالوجی کو یوز ضرور کرنے لیکن بیلنس کے ساتھ
میں بھی اس بات سے ایگری کر تی ہوں اگر ہم روز اچھی سلیپ لے ایکٹو لائف اسٹائل فالو کرے اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے تو ہم زیادہ انرجیٹک فوکسڈ اور پوزیٹیو رہ سکتے ہیں ہے نا
انشاء اللہ آج سے میں بھی اپنے نیند روٹین کو امپرو کروں گے اور لیٹ نائٹ اسکرولنگ کم کرنے کی کوشش کروں گی
ان شاء اللہ اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ